میں نے پہلے بولا تھا نا آپ کو اٹھاؤ تبھی آپ نے اٹھائے
کیا ہوا آپ کو ابھی آ ہی نہیں تھی کیا اٹھاتی ج جویننگ میں ٹائم رہتا ہے بس
ہاں مجھے پتا ہے گرمی
اور مے تب میں کتنا سجاب میں دو دن رہی تھی نا یہاں پہ میں نے ہوٹل یہ تھے نا اس نے ماما کو بولا کے تو دیکھو اسے بیس دا دس کیے ہیں دو دن مے
ہ پھر کیوں ہسہ
یہ کتنی چالاک ہے اسے کتنے
اور کیاھر مجھے ان دنوں دالات کاٹا میری خالو سے حصل کر کے ہاں ہاں مجھے پتا ہے آپ نے تو جیت لی اس کی
ہمم
آپ خوش ہو گئی اس دن
ہاں اور کیا
آپ بولتی ہو نا آپ بول رہی تھی نا آپ کی ماما نے بولا میں مجھے بھی آتا میں بھی کرتی
بھول د ن کو ٹم کر بیٹھی ہو کرو
مجھے پتہ نہیں یہ چھوٹی کہاں گئی
یہ اس کو کوئی پڑا ہوگا اس نے اسے جاڑو کو دیکھا ہوگا وہ جاڑو کے پیھے جس کو ہاتھ سے رکھتا ہوں اس کو ہوتا ہے نا وہ کبھی کبھار
آپ کر رہی تھی خالی مجھے پھر سے فون اب میں نے کاٹا ہاں
کس نے فون کیا
خالی نے ابھی کیا تھا اس سے پہلے جب چھوٹی نے کیا تھا کال تب کیا تھا اب کر رہے ہیں ہم کال اب کیا تھا ابھی تو ہم نہیں کر سکتے نا
اچھا اب یہ فون کاٹو گے پھر کہ تھا ٹھیک ہے
نہیں اس کے بعد میں ایک اور کال کروں گی اس
نہیں اس کے بعد پہلے خالی سے گات کرنا
کیا ہوا سو ٹیک فائیو کمپلیٹ ہو گیا نا آپ کو دماغ ہے کہ کیا ہے آپ کیا کریں یہ بار بار کال کر رہی ہے میں نے کہا
اس لیے بولو نا پہلے اسی کی کال اٹھان نا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹو ٹو کے پاس شمر مثرن بھی آیا ہے وہ اچھا نہیں ہے مگر
سو کیا کیا بانا ہے
مجھے نہیں لانا میں دیکھتی ہوں یہ بھی ایک لیکن اچھا اور سناؤ پتا ہے مجھے مجھے ہنسی آئی نا اس دن تو یہ آپ نے بولا ہماری یہ پڑوسیوں کی لڑائی ہے اور مجھے اذان کی بات پہ ہنسی آئی چلو چلو چلوام ح
لڑائی دیکھیں گے
ہاں یہاں پہ نا ہندوارہ میں ایک فیملی نے پانی پیا ہے وہ چار مار گئے ہیں ہائے اتنے چھوٹے ایک جوان لڑکا دو جوان لڑکیاں اور ایک باپ اور کیا کشمیر گراؤنڈ رپورٹ یہ یہ لاسٹ ایئر ٹجڈی ہے یہ کیا ہوا ان کو یہ لاسٹ یار کا ہے
آپ اتیے ہو ادھر ادھر کے چاب کے
نہیں لاسٹ ایئر میں نے پڑھا ہی نہیں تھا لیکن ہوا ہے نا یہ بھی
ہاں کچ بھی پٹتی ہوں اور مے
آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے
میں نے بولا اب کچھ بھی پٹتی رہتی ہوں
مجھے ایک فیرن بنانا تھا کراب والا آپ لاؤ گی
اچھا ٹھیک ہے
ایسے بولا جیسے کہ آپ سچ میں لؤ گی
خدا کی قسم آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے اونچا بولو
آپ کو کیا کرنا ہے کربلا کر کے
مجھے نا اچھا لگا آپ مجھے جو کالر لانا ہے نا انشاء اللہ انشاء اللہ فراق شلوار کا وہ میں لیوینڈر کلر لاؤں گی ج
ام وہ پھر کالا پڑتا ہے
اچھا ٹھیک ہے پھر نیلا آ گاوں کیا ہوا ابھی لایا ہی نہیں ہوتا ہے اس کے منفی اثرات شروع کرتی ہو
اور کیا
اور سناؤ
بس ٹھیک شکر اللہ کا
گھر میں سبھی ٹھیک ہے
ہاں سبھی ٹھیک
اذا نے کھیل کام ہی نہیں کرنے دیا وہ کتنا کھیل رہا تھا میرے ساتھ
ہاں
بولا نہیں کام بعد میں کرنا
وہ بول رہا تھا کل پاپا کو ہم پھر سے آئے
ہاں ہاں ہاں میں پھر سے آیا اس کو اچھا لگتا ہے نن ہال آنا
ہاں
آپ نے بولا اس آپ نے بولا نا اس کی بہو کو گر برا لگتا ہے اس کا بچہ بار بار میں ننہال جاتا ہے آپ بھی ب اسی کی طرح وہ کر تی ہو
اور سنا ہاں ٹھیک شکر اللہ کا
آپ کے سیلس جی کو بھی جانا ہے یہ مائک
نہیں مجھے نہیں پتا اس کو نہیں جانا ہے
اچھا
تھی نا پچھلی بار رات کو اس کو ہے نا بایا کماسو بایا ہوتا ہے نا گھر پہ آئیکے لا
ہاں دن میں جاتی ہے کبھی
ہاں
اچھا ٹھیک
اور آپ ٹھیک ہوں
ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں حفزا جی کو کال کیا آپ نے وہ ٹھیک تھی
وہئی ابھی نہیں کیا
اچھا دیکھی تھی نا اس کی حالت کیسی ہے ٹھیک ہے فرق ہوئی ہے
اب ڈالتا رہوںی
اچھا ٹھیک ہے بس ٹھیک ہوں اب آپکو فائنلی میرے کپڑے پںند آ گئے
دیکھنا اس کو لائنگ لگانے کی کی ضرورت نہیں تھی ابھی
وہ پتلا تھا ہاں مجھے لگا نا وہ اس میں فال آ گیا یہ نہیں وہ کال آ گیا اسٹیم اچھا سا لگنے لگا اٹھتے وہ گندے تھے مجھے اس کا شالوار اچھا گا اور پراغ بھی تو میں نے یہ لایا
ہے ٹھیک اور سناؤ
اور باقی تم ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کا
مجھے لگتا ہے صاحب کے پاس ایک جیسے کااب د ہے
ہم
ہر ایک دکاندار ایک جیسے کپڈی بیچتا ہے
اور کیا
تھوڑا پاس سے بات رہو آپ کو پتا ہے مجھے بلنگ نے کیا بولا بولا مسل اتنا آیا ہے ہمیں مسل نے پاگل کیا ہے
ہاںاں
ایسی ہی خدا کی قسم اس نے مجھے بولا بولا ماسور نے آج کل پاگل کیا صرف مس لینا آتا ہے صرف مس لینا آتا ہے
دیکھا
ہاں
آپ کے بچپن کے سوٹس مل گئے مجھے
کون سے
امبلا ارے آپ یہ اچھا لگتا ہے نا یہ جے پوری کاٹن
ہاں
ڈس وئر
کس کو ہے
وائز ڈس ی سری نگر چھ سو روپیہ میں
چلا مجھے دیکھاؤ
میں دکھاؤں گی یہی بلیک لیکن مجھے وہ پسند نہیں آئی پھر بھی تم دیکھ لو میں بھی تمہیں پسند آ جائے میں نے لنک پہ سینڈ کی
ٹھیک ٹھیک
آپ لگاتتی ہو نا زیادہ یہ
ان ٹھنڈک ملتی ہے نا ان کو اچھا ارے مگر ان میں ٹھنڈک بھی مل ہے انسان کو
ہاں اور کیا ٹھنڈ جو میں نے لگایا ہے نا ٹھنڈک اس میں ہے مجھ سے پوچھو یہ کتنا سافٹ ہے
یہ اچھا نہیں ہے کیا ہے
وہاں کا اچھا ہے مجھے یہ خود کو پسند نہیں آئی خدا کی قسم نہیں کیا ہوا کو بولتی ہو کھ بھی
مجھے لگتا جیسے آپ کو ہی پسند آئے ہ
نہیں نہیں
اور
اور سناؤ انسان کو انسان کو پتہ ہے میری چیزیں یہاں نہیں ہے وہ کال کیسے بولتا صاحب مجھے میری سائیکل یہاں پر ہے
ہاں اہ
ہ چھوٹے روم میں کلرس ہے
اس کو موڈ آیا ہوگا نا کلر اس کے ساتھ کھیلنا
یہاں بھی لا کے رکھو نا کلر
یہ پھر پتا نہیں آپ کو پتا نہیں یہ کیا کرتا ہیں پھر ان کلر اس کو
اچھا
یہ کپڑے وپ ڈے گندے کرتا ہیں اپنے
اچھا ٹھیک دن میں کوئی کھانسی کی دوائی نہیں ہے اس کو اس کو فرق ہوئی مگر
اس کو خالی الرجی کی دوائیاں اور نیوبیلائزر ہیں
اچھا ٹھیک
اور کچھ بھی نہیں ہے
ٹھیک ٹھیک بات ہے
بس اور کیا اور آپ بولو
میں ٹھیک ہوں کیا ختم آدھا گھنٹہ تو ہو گیا
ہاں تھوڑا ہے بس
آپ کو کیا کرنا ہے
ایسے ہی بولا میں نے اگر آپ کو بلایا ہے پاس بیٹھ کے باتیں کرنی ہے آپ کو دیکھنا ہے ہاں باتیں تو ہو رہی ہے
اکشا کل میرے کروں ویڈیو کال میں دکھاؤں گی
ہ ہ اچھا تو پھر ایک کام کرو پورے محلے میں جاؤ بولو کام مت کرنا ہے میں دس دن کے لیے آئی ہوں میں فی الحال ختم کروں گی ہے کسی کے پاس چاول صاف کر دی ہے آٹا گوندھنا ہے جھاڑو پوچا کرنا ہے میں کرنے کے لیے تھا پھر تو وہاں جاؤں کہیں پورا وہاں ان کو بس ضرورت ہی ہے
نہیں وہاں نہیں جا سکتے وہاں سے جا کے مجھے ہوسپٹل میں ایڈمیٹ ہونا کیا
چلو ٹھیک ہے میں واپس کرتی ہوں ابھی